غلام اعجاز ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک د آپ کےسی آ
میں ٹھیک ہوں گر میں سر
شکر اللہ تعالی کا سب ٹھیک ہیں کیا چل رہا ہے
بس میں پریکٹس کر رہی ہوں ایگزام ہے
کب ہے ایگزام آپ کا ٹونٹی ٹو
گول انڈسٹ
اچھا گولڈن ٹٹیسٹ ہے
ہاں
پھر تو محنت کیا کرو گولڈن ٹیسٹ میں
ہاں ہاں محنت کر رہی ہو
اگر آپ گولڈن ٹیسٹ میں اچھا کرو گے نا
ہاں
پھر وہ آپ ایک تو آپ کا فائنل اگزام کے لیے فائدہ آئے گا وہ جو اپڑھو گی نا وہ ضائع مت ہوگا اس کے لیے آپ آگے جاؤ گے محنت کرو گے آگے فائدہ ہے اور ایک چیز ہے اور وہ لوگ وہ نہیں کرتے ہیں پرائیویٹ آٹوگ لیکن ان کو دور سے ہی لگتا ہے پھر ایک تو وہ انسلٹ کرتے ہیں پھر وہاں پہ
ہاں
یہ فیل ہو یہ نہیں جائے گا اگر آپ کو استاد ب سارے بچوں کے سامنے بات آئے گا کہ یہ یہ جو لڑکی ہے ڈاٹ والی یہ فیل ہو جائے گی یہ فیل ہو گئی گولڈ ٹیسٹ میں آپ کو کیا ہوگا وہاں پہ
ب د ہوگا
ہوگ نا بہت انسلٹ ہوگی سر نے کیا بولا اس لیے تو محنت ہو محنت ضائع نہیں ہوتی ہے آج آپ کوشچن دس سے یاد کرو گے نا یہ یہ کوشچن دس کل آج آج آپ نے ایک دو گھنٹے دیا ان کوشچن دس کو یاد کرنے میں کل آپ کو پندرہ منٹ بس دینا ان کوشچن کو دس یاد کرنے میں سو آپ کو ٹائم ضائع نہیں ہوگا
ہاں
اور اور ابھی اگر آپ آواز سے ہی آ اسٹارٹ کرنے لگے گے نا آپ ایگزام تک سارا سلیبس ختم کرو گے یہ یاد رکھنا لیکن جو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھتے ہیں جو بولتے ہیں ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم
آ ابھی تک میں نے بولا ابھی ٹائم ہے لیکن اب دو ہی مہینے اب نہیں چے گا ٹائم وائم ہے
لیکن جب پت پھر ٹائم آتا ہے نا
ہاں
پھر بولتے ہیں ہاں اب کیا میں اب میں کیسے پاس ہو جاؤں گا اور یہ وہ سال ہے اس میں ل اس میں پورا س جاب کے رشتتے دار ہے نا جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں نا
ہاں
وہ دیکھیں گے یہ کیسی پڑھ رہی ہے اب یہ آپ کا ایک فائنل ریزلٹ ہوتا ہے
ہاں ہاں
کالج میں اگر آپ فیل بھی ہو جاؤ گے نا وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں دیکھا گا سمران کیسی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی د
یہ تو سچ بات ہے
لیکن ٹینتھ اور ٹویلتھ اور ایون کہ الیونتھ میں بھی آپ کو لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ کیا کے رزلٹ کا
ہاں ہاں مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ٹینتھ پاس کروں گی تو مجھے الیونتھ میں اتنی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ مجھے آرٹس لینا ہے نا اس میں بھائی اور رہتی ہی نہیں ہوگا نا میں
وہی نا وہ آسان بات ہوتی ہے آرٹس آگ اس میں اتنا مشکل نہیں ہوتا ج میں تھوڑا ٹف ہوتا ہے میتھ بایولوجی ہوتا ہے اسی لیے
ہے باولوجی ہے نا باالوجی کیمسٹری مجھے اچھی ہے مگر فزکس وہ بہت ٹف ہے میرے لیے میں میں میں سوچ د میں کب پاس کروں گی میں اونھ میں چڑوں گی
وہی میں نے بولا نا پرابلم تو ہوتی ہی رہتی ہے اسی لیے محنت اگر کرو گے نا
دیکھو یار جب آپ کو کل پاس ہو جاؤ گی آپ کی جو آپ کے آئے جو آپ کے س لوگ ہوتے ہیں نا ارد گرد پہلے وہ اپنے کو عزت سے پکاریں گے اور گھر میں عزت رہے گا اور اور ایک میں آپ کو بھائی کی طرف ایک یہ نصیحت کروں گا غلط کاموں میں کبھی مت انوالو ہو جاؤ کیونکہ غلط کام آپ کو کبھی آس کامیابی کی راہ نہیں دکھا
سح سحی یہ تو سی ہے
وہ آپ کو بتائیں گے کہ غلط ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ سپوز اب اور آئے اپنے آس پاس اچھا فرینڈ سرکل رکھو جن کو جن کو یہ چیزیں انوالومنٹ نہیں ہے جن کو یہ ہوتی ہے نا اگر آپ کوئی فرینڈ ہے اس کا کوئی غلط کام چل رہا ہے آپ کو بھی اس کے ساتھ میں بھی کروں یہ کام
ہاں
پھر ادھر ہی پھر تھوڑا انسان بدل جاتا ہے
ہاں ہاں یہ توسا اچھا ہے آپ کو پت ہے کہ جب ایک ایپل آ
صحیح یہ صحی بات ہوتا ہے جو ایک اگر ایک بچہ جنم لیتا ہے نا
ہاں
ہم کو وہ بڑا ہوتا ہے ایک انوائرمنٹ میں اگر اس کے انوائرمنٹ اچھا اچھے لوگ ہو گے نا وہ بھی اچھا ہی بنے گا بنے گا نا لیکن اگر اس کے انوائرمنٹ سپوز ایسے لوگ ہیں جو ڈرگس کرتے ہیں چرس پیتے غلط غلط کام کرتے وہ بھی بنے گا وہ ہنڈریڈ پرسینٹ چانس ہے وہ بھی ایسا ہی بنے گا
ہاں
سو اپنا انینوائرمنٹ اچھا رکھو اور محنت کرو میں نے پہلے ہی بولا آپ ادروائز آپ لڑی ہو میں نے میں نے آج سے دس پندرہ دن پہے بلا کیا کہ آپ ٹویلتھ کے بعد اور کچھ کام سیکھو بولا نا مجھے پتا ہے اگر آپ لڑکی ہو یار اگر آپ کوئی کام کام سیکھو گے کوئی اسکل سیکھو گے اس سے آپ کو تھوڑا پیسے آئیں گے آپ پھر مجبور نہیں ہو جاؤ اور پڑھائی بھی اپ جاری رکھ ایون کہ اگر آپ کچھ سیکھو گے نا آپ اپنے پیسوں پہ گریجویشن بھی کرو گے آپ کو پاپا آپ کو پاپا پہ ڈیپینڈ نہیں رہ سکتی ہو کوئی ٹین آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے میں کہاں سے پیسے لاؤں گی جب آپ خود کماؤ گی ایون کیا اگر آپ کو دن میں ون ہنڈریڈ ج ارن ہوگا نا وہ آپ کے لیے کافی ہے
ہاں ہاں
لیکن ارن تو کرنا ہے اگر سپوز اگر آپ دس دن اس سے کچھ نہیں کما رہی ہو ایک د دن میں آپ نے ون ہنڈ رن کمایا وہ ایک دن دس دنوں سے بہتر ہے ہے نا اسی لیے اپنے آپ پہ کا کرو اور آگے جاؤ آج کل جب ہماری شادی کی بات ہوگی نا جب آپ کی شادی ہوگی نا آپ کی شادی مطلب ابھی دس سال کے بعد ہوگی تب ہوگی بات تب تو میرے حساب سے جو آج کل کام چل رہا ہے نا جو انپڑھ لڑکی ہوگی نا اس ٹائم اس کوئی رشتہ نہیں دے گا ہاں میں میں ایک آدمی کے پاس تھا آج سے دس دن پہلے وہ ایک لڑکے کے بارے میں سرچ کر رہا تھا کہ اس کے اس کو کیا سرچ کرنا تھا وہ لڑکا نے کیا پڑھا ہے کہاں تک کیا کیا کرتا ہے آج کل دیکھتے ہیں اس کے گھر میں کس کس نے پڑھا ہے
ہاں ہاں
یہ زمانہ ہے لڑکے کی بات چھوڑو آج کل دیکھتے ہیں گھر میں کس کس نے پڑھا ہے گھر میں ایسا ان پڑھ جمات مت ہے
ہاں ہاں
بہت ماحول خراب ہے آج کل نہیں چلتا ہے ایسا ویسا اور اور آج کل دیکھو کیا ہوتا ہے اگر کسی لڑکی کو ایون کی کیریکٹر ٹھیک بھی ہوگے نا
ہمم
جب شادی کی بات ہوتی ہے نا جو اس کے دشمن ہوتے ہیں نا وہ سارے اس کے کیرٹر ایکسپوز کرتے یہ کیسا کیسا ہے آج کل اچھا رہنا پڑتا ہے ہے نا میں نے ایسے بھی لوگ ایسے بھی لڑکے دیکھتے ہیں ایسیے لڑکیاں وہ بھی جوانے میں مستی کرتے ہیں جب شادی کی بات ہوتی ہے نا ان کو بہت ساری پرابلم ہوتی ہے
ہاں ہاں
ان کے گھر رشتے لینے نہیں آتے ہیں اسی لیے اچھا بنو اپنے ماں باپ سب سے بہتر ہے کہ اپنے ماں باپ باپا کا ریسپیکٹ رکھو اگر آپ کچھ غلط کرو گے پھر آپ کو پاپا کو باہر کوئی بتائے گا کہ آپ کی بیٹی نے ایسا کیا اس کو وہ پاپا آپ وہاں سے چاہیں گا نا میری کبر یہیں پہ کھودو
ہاں ہاں
اس کا اس کا عزت کو کیا ہوگا اس ٹائم
وہ تو بہت دکھی ہوگا اس ٹائم
وہی ہے نا اپنے پاپا کا عزت رکھو اپنے آپ کا عزت عزت رکھو بہت جاؤ آگے جاؤ اچھا بنو پھر اللہ سب اچھا ہی کرتا ہے اور نماز پڑھو اور سناؤ وہ جو آپ کہ بہن اس کا کیسے پاس ہونے کا چانسز ہیں کیا
ہاں ہاں وہ بھی ٹھیک محنت کر رہے ہیں اس نے بھی کل سے ہی یاد کرنا شروع کیا ہے
کیا اس نے یاد کرنا
ہاں ہاں ہم نے ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں نا ہم نے کیا میں نے اس کو بولا آدھا تم یاد کرو آدھا ہم جب گولڈن ٹیسٹ دے گا دے گا وہاں پر ہمیں میں اس کو بولوں کہ اور مجھے بولے گے پھر جب ہم کو پاس
ہاں
کا واںپسز الگ الگ ہوتی ہے نا اس لیے
لیکن یہ بھی یاد رکھنا جو فائنل ایگزام ہوگا نا اس میں ایسا نہیں چلے گا آدھا تو آدھا
ہاں میں نے وہی رہی ہو نا اس لیےے گا تھوڑا بہت گول ڈسٹ مگر اس میں نہیں چلا گیا وہی میں نے بولا اتنا تو یار
دیکھو سمران تو وہاں پہ ایک روم میں آئے گی وہ دوسرے روم میں آئے گی پھر کیا کرو گے مطلب
وہی میں نے بھی بولا نا گولڈن ڈسٹ میں چلے گا لیکن فائنل میں وہ خود کا یاد کرے گا میں خود کا یاد کروں گی ٹھیک ہے
اور آپ جب میں تو گئی تھی نا یہ نانی ہال وہاں پر سب ہول رہے ہیں اس لیے اتنے مارکس لائے تمہیں بھی لانے ہیں ارے میں بول رہی ہوں میں کیا کروں گی
کیوں
اچھا
ہاں ہاں پھر اس نے دو سال د ٹینھ میں اس لیے اتنے مارکس تھے وارہ نہیں ہوتے
ابھرنا نہیں ہوتے
ہاں اس س تم یہ سمجھو پہلے اسے ٹینتھ میں پڑھائی کی ٹیوشن کیا پھر اس نے دوسرے سال میں بھی ٹیوشن کیا پھر محنت کی پھر ان کے گھر میں اتنے کام نہیں ہے جتنے ہمارے گھر میں ہے اس وہ ناپ نا کب بھی نہیں اٹھاتی ہیں
اچھا اچھا وہ وہ بس پڑتی ہے
ہاں ہاں وہ پڑھتی ہیں بس
اس کو گھر والے نہیں بولتے ہیں آپ یہ
نہیں نہیں وہاں پر وہ نا پال پورا میں وہاں پر کام وام نہیں ہوتا ہماری طرح ان کو نا صرف ا ایک اس کو نا ایک طرک بولتے ایک طرخ اتنا ہی زمین ہے بس اور کچھ نہیں ہم ہمارے پاس نا بہت زمین ہے اس لیے
اچھا ان کو بس اتنا ہی زمین ہوتا ہے اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں ایسے پاپا اور جو اپنے بچوں کو بولتے ہیں آپ پڑھو ہم کام خود کریں گے
ہاں ہاں وہ تو سچ ہے آپ کو پتا ہے
ہاں
تو آج ہمارے س کل ایگزام دے رہا ہے میں نے بولا ایگزام نہیں چھوٹے گا آپ کیا م
کیا بولا اس نے
مے بولا کل دنے ایزامپ بتائی کہ تھرٹی ٹ میں نے بولا ایکز چھوڑی ہے آپ کا میں نہیں چھوڑوں گی ممی نے بولا آپ کیا بول رہی ہو بھائی وہ ن انن کونا صر داری کر
اصل میں کیا ہواتتا ہے جو ہوتے ہیں نا ان پڑھ جو پاپا ہوتا ہے نا ان پڑھ وہ بڑی وہ بہت بہت بڑی پرابلم بنتی ہے اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا وہ پہلے وہ وہ آپ یہیں سے بولے گا کہ ایگزام ضروری ہے کام ضروری نہیں ہے یہ پیپ دوبارہ نہیں آئے گا آپ کو لیکن کیا کرے یار ایسے بھی سوچ ہے لوگوں کو
اگر میں اس کو بھی بولوں گی نا کہ میں ایگزام نہیں دوں گی جی وہ بلے گا م وہ خوش ہوگا اکے کا